ہلو
ہلو
السلام علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
اپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا ویسے کیا کر رہی ہو
کچھ خاص نہیں بس چائے پی رہی ہوں آپ بتاؤ
اب کچھ نہیں یار میں سوچ رہی تھی کافی دنوں سے نا شاپنگ نہیں کی دل کر رہا ہے مارکیٹ جانے کا
اچھی بات ہے شاپنگ کا نام سنتے ہی موڈ فریش ہو جاتا ہے کیا خریدنا ہے
سچ کہوں تو لسٹ بہت لمبی ہے کپڑے بھی لینے ہیں شوز بھی اور کچھ گھر کا سامان بھی
پھر تو پورا دن مارکیٹ میں گزارنا بڑے
بالکل صحی کہا تم نے ویسے ت میرے ساتھ چلو گی نا
ہاں کیوں نہیں شاپنگ اکیلے کرنے سے بہتر ہے کسی کے ساتھ کی جائے
صحیح کہانا جب ساتھ میں کوئی ہو تو شاپنگ اور بھی مزیدار لگتی ہے
اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی اسٹ اوپینین دینے والا ہوتا ہے
ہاں ورنہ میں تو ہر چیز پسند کر لیتی
مجھے پتا ہے پچھلی بار تم تین آلموسٹ سیم کلر کے سوٹ لائی لے آئی تھی
ہ وہ مجھے سب الگ الگ رہے تھے
لگ رہے تھے الگ الگ الگ آپ کو لگ رہے تھے باقی سب کو ایک جیسے ہی لگ رہے تھے
اچھا چلو اس بار تم ڈسائڈ کرنا
ٹھیک ہے لیکن بجٹ کتنا ہے اسی کے حساب سے دیکھیں گے وہاں پر
بس یہی سب سے بڑا سوال ہے
مطلب بجٹ فکسڈ نہیں ہے
میں نے سوچا تھا پانچ ہزار تک خرچ کروں گی
اور مارکیٹ جا کر
شاید تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے
مجھے لگتا ہے آپ کا تھوڑا زیادہ مطلب ڈبل ہوتا ہے
ارے نہیں یار
مجھے یاد ہے پچھلی شاپنگ میں نے بھی آپیانی کہا تھا آپ نے یہی کہا تھا
ٹھیک ہے نا اس بار کنٹرول کروں گی
لیکن ہوتا نہیں ہے آپ کو وہاں کنٹرول پھر بھی دیکھتے ہیں
ویسے مجھے ایک اچھا ہینڈ بیگ بھی لینا ہے
ہینڈ بیگ تو آپ کے پاس پہلے سے کافی ہے آپ کیا ضرورت ہے ان کو لینے کی کیا وہ
ہاں دھے میچنگ والے نہیں ہے نا وہ تو ہے ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلرس کے لیکن سوٹس کے میچنگ برابر نہیں ہے
یہ میچنگ والا بہانا ہر شاپنگ لور کا فیوریٹ ہوتا ہے
ہاں بالکل سچ اچھا
اور
ہاں
اور کیا لانا ہے
کچھ کاسمیٹک بھی لینا ہے
بس ضرورت کی چیزیں لینا باقی تو تمہارے پاس بہت سارا پڑا ہے اسی میں سے کچھ ٹرائی کرو
میں کوشش کروں گی کوشش کروں گی میں کچھ ضرورت والا ہی سامان لوں
نہیں پہلے میرے ساتھ پرامس کرو کوشش نہیں
اچھا بابا پرومس سری یار میں نے تو پرومس کر ل یار
چلو مارکیٹ میں کس وقت چلنا ہے
شام کو چلتے ہیں تب تھوڑی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے
ہاں صحیح ہے ویسے مجھے ویک سینڈل لینی تھی
واہ مطلب تم بھی شاپنگ موڈ میں ہو
زیادہ نہیں بس تھوڑا سا
تھوڑا سا مطلب
بس ایک سینڈل اور شاید ایک ڈریس شاید
اچھا اور پھر اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک دوپٹہ
ہاں ہو سکتا ہے لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے
اس کے ساتھ ہو سکتا ہے میچنگ ایئر رنگس بھی
وہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ا
دیکھا شاپنگ کا بخار صرف مجھے نہیں ہے
ہاں ہاں ٹھیک پکڑا آپ نے مجھے بھی ہے لیکن تم سے کم
مجھے بھی
مجھے کیا مجھے بھی مجھے تو لگتا ہے آپ کی
میں نے کہا مجھے شاپنگ کا سب سے مز دار پارٹ بارگیننگ مل
ہاں برابر مجھے بھی ہے مگر زیادہ وہ نہیں پسند بٹ آپ کا تو پت ہے
آک پت آک پت جب دکاندار دو ہزار بولتا ہے سورام بھائی
اور آپ بارہ سو میں ہی دیے تھے
ہاں اور ونی آئی بنے ونی کپور ب و مکل کچن مز کچھ دکاندار کو بارگیننگ کے لئے پہلے ہی زیادہ پرائز بول دیتے ہیں
بالکل ایسا لگ کوئی کمپٹیشن جیت لیا ہو
ویسے مجھے ونڈو شاپنگ بھی پسند ہے
مجھے نہیں
کی
کیونکہ دیکھنے کے بعد لینے کا دل کرتا ہے
صحیح بات ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کے بعد تو من کرتا ہے کہ
مارکیٹ میں نئے فیشن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں
ہاں مجھے نئے ڈیزائنس دیکھنے بہت پسند ہیں
کبھی کبھی ایسے کبڈی دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو میں نے کیونس پر اچھے لگتے ہیں لیکن ریئل میں نہیں
ایک بار میں نے ایسا ہی ڈریس گیا تھا
پھر کیا ہوا
گھر آ کر پہنا تو بالکل الگ لگ رہا تھا
اس لیے ٹرائل کرنا ضروری ہوتا ہے
ہوں بالکل
شاپنگ میں صابر بھی بہت ضروری ہوتا ہے ہے نا
اور کیا میں نے سو جلدی جلدی ڈسائڈ کر لیتی ہوں
اسی وجہ سے کبھی کبھی ریگریٹ بھی ہوتا ہے
نہیں اب تم ساتھ ہوگی تو غلط چوائس نہیں ہوگی
انشاء اللہ
ہاں انشاء اللہ ویسے تم آن لائن شاپنگ کرتی ہو
کبھی کبھی کرتی ہوں ہاں
مجھے آن لائن شاپنگ میں ڈر لگتا ہے
کیوں اتنٹک ایپ سے کر لو ٹینشن نہیں ہوگا وہاں کچھ فراڈ نہیں ہے وہاں
پکچر کچھ اور ہوتی ہے اور پروڈکٹ کچھ اور نکلتا ہے
ہاں ایسا ہو جاتا ہے یہ بات صحی ہے
اس لیئے مجھے مارکیٹ جا کر دیکھ کر شاپنگ کرنا پسند ہے
ویسیے بات تو صحی ہے اور مجھے بھی ایسے ہی پسند ہے مجھے تو ڈر لگتا ہے ویسے پسند کرنا
اور مارکیٹ کا ماحول بھی اچھا لگتا ہے
ہاں لائٹس لوگوں کی سجاوٹ سب کچھ اچھا لگتا ہے
کبھی کبھی صرف گھومنے کے لیئے ہی مارکیٹ چلے جانا چاہیے
بالکل شاپنگ کے بعد کچھ کھائیں گے بھی وہاں پر
ضرور
آپ کو پت ہے
ہاں ہاں
مجھے چاٹ اور مجھے آئس کریم بھی کھانا پسند ہے آپ کو کیا کھانا پسند
مجھے چاٹ کرنی ہے ویسے دونوں کھا لیں گے
پھر بجٹ کا کیا ہوگا
الگ اور فڈ بجٹ الگ
واہ پوری پلانگ ہے
ہاں شاپنگ کے لیئے پلاننگ ضروری ہوتی ہے
لیکن تمہاری پلاننگ اکثر شاپنگ بیگس بڑھا دیتی ہے
یہ بھی سچ ہے
چلو پھر شام کو ت آیا رہنا
میں تو ابھی سے ایکسائٹیڈ ہوں
اسائٹیڈ تو میں بھی ہوں
امید ہے کہ اچھی ڈیلز مل جائیں
اشاء اللہ
اور اگر سین لگی ہوئی ہو تو
پھر تمہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا
بالکل
اچھا تو ایک بات بتاؤ
ہاں
شاپنگ کا سب سے پسندیدہ حصہ کیا ہے
بتاتی ہوں میں ابھی میں کرتی ہوں کال
چلو ٹھیک